ہلو
بولو
ہاں اب میں چھوڑنے والی نہیں ہوں جب تک میرے کمپلیٹ ہو جائیں گے ہاں
فری ہو جائیں گا نا پھر کمپلیٹ ہو جائیں گا آرام سے
ہاں پھر بعد بھی ختم قصہ ختم
ہا
ہ
ویسے تو کام آ آپ اس میں کام آتا ہی رہے گا نا آپ تو اس میں جڑے ہی رہنا ہے نا
ہاں مزہ آئے گا پھر میں نے سوچا پہلے جب پرینکا نے کی نہ پرسوں کال
ہآ
اس کو ڈی پی پہ کوئی لڑکا تھا مجھے لگا یہ لڑکا ہے پھر میں نے پہلے سنا لڑکا ہے کیا لڑکی
ناقابل سماعت
پھر اس کے بعد اس نے جب ہیلو کیا تو میں نے دیکھا ہاں چلو یہ لڑکی ہی ہے لڑکوں کے سوچ ساتھ بات کرنا کچھ عجیب ہے نا اسی لیے
ہاں تو پھر وہی ہے نا کیا بات کریں گے ان سے
ان کے ساتھ تو وہ کچھ عجیب رہے گا نا میرے ہسبینڈ تو مجھے ماں اور ہی ڈالیں گے
ا پھر بھی بس ان کے ساتھ بات کریں گی بھی کیا نا
ہ ہاں وہی تو آپ کے ساتھ ن یہ شہئر کے ہے وہ شر اس کے ساتھ تو لڑکوں کے ساتھ نہیں آئے گا کچھ عجیب سا لگے گا
ہاں مجھے بھی میں نے بھی کیا تھا میں نے بھی نہیں کیا کسی کا نمبر تھا کسی کا مجھ
اس میں لڑکے بھی ہے
ہاں ہے اس میں
وہ آئمن ہی ان کو دیتی ہے کام
ہاں
ٹھیک
پھر میں نے تو پھر منا کر دیا کیونکہ پہلے پرینکا کے پاس آیا تھا پھر میرے پاس پھر میں نے منع کر دیا پھر میں نہیں کرتی
تو ابھی یہ ہو سنگل تو آپ کو پرابلم ہو جائے گی ایسے لڑکوں کے ساتھ
ہاں اور پھر میں نے ان کو انہوں نے بولا کہ آپ میری بہن کے ساتھ کر لو سسٹر کے سات ناقابل سماعت
ہ
تو ان کے ساتھ کرا میں نے پھر کم کے سسٹر کے ساتھ بات کر دی
اچھا کیا
اور ان کے ساتھ م لڑکوں کے ساتھ تو کیا بات ہو گی نا اسی لیے
فضول اور یہاں تو ہوا چلنے لگی اچھی ٹھنڈی ہوا
ہاں بس س بار برسات ہو گی اب برسات کا مہینہ آ گیا نا برسات تو بہت ہو جائے گ ہوں انشکا پتا نہیں اب کتنے بجے فری ہوگی انشکا ہاں میری ہوئی تھی اس کے بعد بارہ بجے تو وہ کول گل گئی تھی جی جی میں آپ کو ش
مجھے میں نے کیا تھا کال اس نے لکھا ویٹ کرو تھوڑا سا میں نے کہا ٹھیک ہے
اچھا پھر وہی ہے نا پھر میں نے بولا اس کو کہہ دینبھی مطل بیچ میں پھر آٹا خراب ہو جائے گا آپ کا
ہاں ونی کااٹا اس نے کی واٹس ایپ کال
اچھا
اس کو ملا ہوگا آئی تھنک ٹاسک اسی لیے اس نے لکھا تھا س میسیج میں کروں کال تو یہ تو میسج کیسے کر سکتی ہوں بات تو کر رہی ہوں اس کے بعد اس کو کروں پھر میں اس کو آپ کا نمبر دوں گی بولوں گی اس کے ساتھ کرو ٹھیک ہے
ہاں اس کو بول دو کی میسج کرے
کیا نام ہے آپ کا نویا نویا نویا چڑھتا ہے اس کو خود ہی
ہم
میں نے سیو نہیں کیا
اچھا
خود ہی چڑھتا ہے اور بولو خود ہی اب کچھ میں نے اتنی ساری باتیں کی میں تھک گئی کل مجھے سر میں درد تھا
زیادہ بات کرتے ہیں نا تو ہو جاتا ہے نا
کرنے بولا میرے سر میں درد ہے ہم نے کتنی باتیں کی پرسوں ہم نے لگ بول رے پورا نا پورا ٹاسک اس کے پانچ میرے پانچ ہو گئے پرسوں اب کتنے منٹس ہم نے بات کی دیکھیں کل بھی کیا ہم نے لیکن پرسوں کی ہم نے برابر اس نے ففٹی منٹس میں نے ففٹی منٹس پھر اس نے بولا میرا سر بھاری ہویا
اب وہ میں نے بو صبح انہوں نے بولا تھا انشکا نے بھی میرے ستھ کرنا میرے اس کے سھ انشکا کے سات دو رہتے ہیں نا تو وہ کہہ رہی تھی چھ بجے تک دیکھتے ہیں ہم فری ہوئیں گے ورنہ کل کہہ رہی تھی میں اس کو کرنے کے لیے سنڈے والے دن نا
ہاں اس نے میرے ساتھ کیا نا کل سارا کمپلیٹ
وہ کہہ رہی تھی کہہ رہی تھی میں ابھی کر رہی ہوں پھر فری ہو کے کرونگی
ہاں اس نے آپ کے ساتھ بھی کیے تھے کال دن میں پھر میں نے بولا دوپہر سے پہلے میں نے نہیں کیا میں نے کہا بس
پھر اس نے ہاں پھر اس نے مجھے بولا کہ میں نا کسی کے ساتھ کر رہی ہوں وہ میریڈ ہے ان کے پاس ٹائم نہیں ہوگا تو ہاں پھر آپ میں تیرے سے بعد میں کر لوں گی ان سے کر لیتی ہو میں نے کہا ٹھیک
ہاں اس نے بولا نا میں ابھی مطلب میں چھوٹی ہوں ابھی میں میریڈ نہیں ہوں میں کسی بھی ٹائم کر سکتی میں نے کہا میڈم میرا بھی یہ قیمتی ٹائم ہے میں کام کر رہی ہوں تو پھر میں بعد میں نہیں کر سکتی ابھی کروں میں ادھر سے کپڑے بھی دھو رہی تھی یہاں سے دس دس منٹ اس کو دے رہی تھی
ھمم ھمم ہاں وہی ہے نا پھر کام بھی ہو جاتا ہے
ہاں یاسے کام بھی ایسے بات بھی لیکن مجھے پتا نہیں کیا ہے ہاں
یہ ہے کہ ہمارے جب بیک گراؤنڈ میں سے آواز آتی ہے نا تو اس کے پھر کرتے ہیں وہ اس کے کارن پیمنٹ کاٹتے ہیں وہ ہمارے
ہاں اس نے مجھے بولا انشکا نے بولا مجھے بولا پیچھے سے آواز نہیں آنی چاہیے
ہاں تو پیمنٹ نہیں کٹتی
ہاں اس سے اپنی ریکارڈنگ اچھے سے ہوتی ہے نا جیسے کلیئر آواز ہونی چاہیے
اب پتہ ہے اس میں تو ایسے کر رکھا ہے کچھ لوگوں نے الگ الگ فونوں سے آئیڈیا بنا رکھی ہے الگ الگ نمبروں سے تو اس سے بھی اچھی پیمنٹ بن رہی ہے نا جو گھر میں دو فون ہے تو دو سے کرتے
ایک دو دو میرے پاس بھی اگر دوسرا فون ہوتا ہے یا دوسرا نمبر ہوتا میں بھی کرتی اب ہے نہیں تو اب میں نے کہا ہسبینڈ سے بولا میں نے کہا مجھے اپنا نمبر تو وہ ہنس رہا ہے وہ بولا دیوانی ہو گئی وہ
ہ ہ ہ ه ہی ہی
میں نے کہا مجھے دے دو پلیز دس دس منٹ بو لا میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے
نمبر اور بس پھر نمبر اور او ٹی پی کی ضرورت ہو ٹھیک ہے نا نمبر اور او ٹی پی کی ضرورت ہوتی ہے نا تب آپ کے ہاں جب آپ کے کمپلیٹ ہو جائیں گے نا اپنے فون میں تو آپ اپنے لوگ بول کے اس میں کھول لینا اپنے فون میں
ہاں وہی کروں گی میں نمبر لیکن ہسبینڈ کا د دینا ہے ہے نا
ہاں نمبر دینا اور او ٹی پی ڈال دینا بس پھر اپنے فون میں چلا لینا اس کو
ہاں ٹھیک ہے وہی میں ابھی کرتی ہوں
ہاں ایسے کرنا ہے نا پھر آپے بھی صحیح ہو جائ گ دو فونز ہو جائیں گ
ہوں ٹھیک
کچھ لوگ تو ایسے ہی کر رہے ہیں نا جن کے تیس تیس ہو گئے نا تو وہ ایسے ہی کر رہے ہیں لوگ آؤٹ کر
وہ آ رہے ہیں نیکسٹ ٹاسک پانچ پانچ ٹاسک آ رہے ہیں ان کو
آ رہے ہیں کسی کسی کو تو اور کسی کو نہیں آ رہی اب ایک میری فرینڈ جیسے معلوم میریکو وہ میرے کو فرینڈ کو دیا ہیں میں نے اس کو تو نہیں آئے ابھی تک کل کیا تھا اس نے نیا نمبر لیکن اس کو آئے نہیں ابھی پوچھا نہیں میں نے ویسے کل تو آئے نہیں آج پتا نہیں آئے ہو گئے بتایا نہیں اس نے
اچھا آب جب پیمنٹ آئے گی پھر کس کے فون میں وہ آئے گی وہ مت اسی نمبر پہ آئے گی
نہیں نہیں آپ جب آپ اس پیمنٹ کے لیے نا دوسرا اکاؤنٹ ڈالنا دوسری آئی ڈی میں
ہاں
ہاں وہی آئیڈی وہی مطلب آب جو آپ جس سے بات کر رہے ہو نا آپ یہ اس میں اکاؤنٹ ڈالو گا نا وہی والا اکاؤنٹ الگ ڈالنا اس میں اکاؤنٹ یہ سیم مت ڈالنا
ٹھیک ہے
ہاں پھر ان کو ایسا ہو جاتا ہے نا ابھی فون ایک ہی چلے گا لیکن اکاؤنٹ نمبر الگ ہوگا
دوسرا الگ ہوں ٹھیک پیمنٹ اسی لیکن پیمنٹ ایسے ہی آئے گی اب برن فون میں
ہاں ہاں فون میں ہی آئیگی
ہو گئے دس ابھی کتنے ہیں تین منٹ
ہاں جھ
میری بہن مجھے بول رہی ہے مجھے کر ہ
کافی کتنی کال ہوگی اب
اب میرے شاید آپ کے ساتھ تین ہوگئے
تین ہوگئے
ہ تین
آپ کی بہن کو آ گئی ٹاسک
شاید آ گئے ہیں کیوںکہ وہ بول رہی ہے نا مجھے میں کال کروں ہاں میں اس کو یہ کال ہو جائے گی کمپلیٹ پھر اس کو بولوں گی کیا بات ہے آائٹ آس پھر میں اس کو آپ کا نمبر وں گی وہ آپ کے ساتھ ہی ابھی کنٹینیو کرے گی کیونک مجھے ابھی چائے بنانی ہے تھوڑا سا بزی میرے سسر جی مجھے چائے مانگ رہے ہیں
ہاں ٹھیک ہے
نہیں نہیں کہ آٹھ ہو گئے آٹھ منٹ
دو منٹ رہگیے
ہوں
اس میں ویسے اتنا پتا نہیں چلتا ناں ٹائم کا
ہاں باتوں میں نہیں پتا چلتا ہے آپ مت بات کرتی ہوں مجھے پتا نہیں چلتا ہے لیکن آپ کو آپ کو پتہ چلتا ہوگا
ہاں وہی ہے ناں اچھا اب ان کو ان کو تو پھر ابھی اسٹارٹنگ سے آئیں گے ناں ٹاسک ایک سے لے کے
ہاں ہاں اس کو فائیو پہلے آئیں گے پھر اس کے بعد ٹین آئیں گے اس کو تو ابھی بہت لیکن اس کو اب سیکھنا نہیں ہے اس نے دیکھا نا اب ریسیو کر کے
ہاں
اس کو اب دقت نہیں آئے گی مجھے دقت آئی پہلے کیا کرنا ہے مجھے آتا نہیں تھا پھر آگے جا کر ہو گیا
ہاں
اور گارڈن وارڈن ہیں کہ نہیں
ہے گارڈن کے باہر لیفٹ کے بار
ہوں ہمارا بھی ہے گارڈن ہے کچن گارڈن ہے ہاں
شام کو بیٹھتے ہیں چائے آئی ہیں بالکل چائے شام کو یا تو رات کو یا صبح صبح صبح صبح ذیادہ اچھا لگتا ہے
ہاں صبح زیادہ اچھا لگتا میں زیادہ نہیں نکلتی اچھا نہیں لگتا مجھے پتہ نہیں بچپن سے مجھے مچھر لگتے ہیں ادھر
اچھا
ہم گھومتے رہتے ہیں
ہمم اور کیا وہ مجھے ہی کھاتے ہیں مجھے پتہ ہے نا مچھر ڈھونڈ ڈھونڈ کے آتے ہیں مجھے
آپ کا ٹائم ہو گیا ٹھیک ہے بائے